دھو
ہلو وعلیکم السلام کیسے ہو سب خیریت
ہاں ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہے خیرت سے ہوں آپ کیسے ہو
جی ہم بھی خیریت سب بڑھیا اور بتاؤ آپ کے ادھر کیسا موسم ہے
ہاں بھائی جان آج تو بارش ہی ہو رہی ہے تو آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
جی جی جی سبھی ٹھیک ہے
چلیے آپ کی آپ نے آپ نیند سے اٹھے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی جی ناشتہ ہو گیا ہمارا آپ نے کیا
ہاں بھائی جان ہم نے بھی کیا تو ابھی تک کھیل ہی رہا تھا تو کیونکہ کھیل تو بہت ہی کھیل کود تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماراری لائف میں تو کیا ہے کہ سپورٹس ہماری جو کھیل کود ہے نا یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے یہ صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ صحت مند اور کامیاب زندگی کی بنیاد بھی ہے تو ہر عمر کے لوگ کسی نہ کسی سپوٹس میں حصہ لے سکتے ہیں بچے جوان اور بزرگ سب سپورٹس سے فائدہ اٹھا سکتے تو سپورٹ اس سے انسان کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے جب ہم کرکٹ فٹ بال بیڈمنٹن ہاکی یا کسی اور گیم کو کھیلتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹو رہتا ہے ایکسرسائز ہوتی ہے مسلس مضبوط ہوتی ہیں اور مطلب کہ بدن فٹ ریتھ ہے تو سپورٹس موٹاپے کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور دل کو صحت مند رکھتے ہیں جو لوگ ریگولر سپورٹس کھیلتے ہیں ان میں مل کی بیماریوں کو خطرہ کم ہوتا ہے ہے نا
جی بہت بہت صحیح کہا ہم نے بہت صحیح فرمایا ہے لیکن ہمارا یہی کہنا ہے کہ کہ آج کل جو لوگ فٹنس پہ جو دھیان دینا چاہتے تو وہ اگر روزانہ ایک گھنٹہ اسپورٹس کوئی بھی اسپورٹس کھیلیں گے تو وہ فٹ رہ سکتے ہیں ویسے آپ نے اسپورٹس کا بات کر کے بتا دیا کیونکہ ہم اسپورٹس تو سارے چیز فرینڈس لوگ کے ساتھ بچپن میں اسکول میں کھیلا کرتے تھے یا پھر اپنے سوسائٹی میں بچے لوگ کے ساتھ تو یہی بات ہے کہ اسپورٹس تو ایک الگ ہی یادگاری ہے وہ
ہاں ہاں بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے تو اس کےس سات سے مطلب کہ سپورٹس صرف بلکہ جسم کو ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے جب ہم کیا ہے کہ جب ہم گیمس کھیلتے ہیں تو اسٹریس اور ٹینشن کم ہوتی ہے آج کل اسٹوڈیننٹس اور ورکرز کہ بہت ہی پریشر میں رہتے ہیں تو سپورٹس ان کو فریش فیل کرواتا ہے اور ان کی کنسنٹریشن بہتر بنتی ہے تو اس طرح وہ اپنی مطلب کہ پڑھائی اور کا میں بھی بہتر پرفارمنس دکھا سکتے ہیں تو سپورٹس ہمیں ڈسپلین سکھاتی ہے ہر گیم کے کچھ رولس ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جب ہم ان رولس کی پابندی کرتے ہیں تو ہمارا اندر ہمارے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے یہ عادت پھر ہماری روزانہ زندگی میں ایک نظر آتی ہے تو ائم کی قدر کرنا محنت کرنا اور ذمہ داری نبھانا سپورٹس کا ذریعہ ذریعے سیکھا جاتا ہے نا
جی بالکل ابھی فی الحال خل میں فیا ورل چل ہی رہا تھا کل ہی کیا تو بہت اچھاتاڈ کپ دتنا اچھا کرکٹ زیادہ مجھے پسند ہے آپ نے بولا نا فٹ مینٹل ہیلتھ سب صحیح رہتا بالکل اسپورٹس کھیلنے سے اپنے پورے سح شریر کا وننگہتا آپ کا پورا کنسنٹریشن گیم پہ رہتا ہے تو کافی اپنے صحت کو بہت اثر اثر دلاتا ہے کوئی بھی اسپورٹس ہو اور آپ کو صحت مند اگر رہنا ہے اور ہیلدی رہنا آپ کو کوئی نہ کوئی اسپورٹس نہیں تو کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت ضروری ہے آج کے لائف میں
ہاں بائی جان ہاں بائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ بلکہ سپورٹس سے ٹیم ورک بھی سیکھ سکتے ہیں بہت سی گیمز ایسی ہوتی ہیں جہاں پلیئرس کو مل کر کے کام کرنا پڑتا ہے اگر ٹیم کے ممبرس ایک دوسرے کے ساتھ نہ دیں تو کامیابی مشکل ہو جاتی ہے کامیابی ہم ہار جاتے ہیں تو اس طرح سپورٹس ہمیں کوآپریشن رسپیکٹ اور دوسروں کی مدد کرنے کی اہمیت بھی سمجھاتے ہیں تو سپورٹ سے سیلف کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے جب کوئی پلیئر اچھی پرفارمنس دی تا ہے یا کوئی میچ جیتا ہے تو اس کے اعتماد بڑھتا ہے وہ نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ کون ڈن اسکول کالج اور پروفیشنل زندگی میں بھی بہت ہی مدد کرتا ہے تو سپورٹس ہمیں ہار اور جیت دونوں کو قبول کرنا سکھاتی ہیں ہر میچ میں نل کے ہر میں جیتا نہیں جا سکتا کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار ہوتی ہے تو سپورٹس کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ ہار سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر مطلب کہ مزید محنت کرنی چاہیے یہ سب زندگی کے ہر فیلڈ میں کام آتا ہے نا بھائی جان
جی بالکل آپ نے بہت صحیح کہا کہ ہمیں گیمس ہے اسپورٹس سے بہت چیز سیکھنا چاہیے پہلے تو ہمیں گیمس سے ڈسپلین سیکھنا چاہیے پھر کیا کہتے ہیں اس کا رول ریگولیشن پھر اس میں ہمیں چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے بہت لوگ چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب ن اپنے لائف میں ا آپ کو آپ کے لائف میں بھی دکھاتا ہے کہ آپ کیسے ہو آپ کیسے پس پرسنلٹی کے پرسن ہو بہت سارا اس سے ڈیسائڈ ہوتا ہے اس حساب سب دیکھو گے کل تو کل فٹ بال کا ویسا میچ میں دیکھ ہی رہا تھا کافی اگر جیسے کہ ا کوئی بھی ٹیم اگر ہار جاتی ہے تو جو اپوزٹ اپوننٹ ٹیم رہتی ہے وہ وہ بھی اس سے اپریشیٹ کرتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نیکسٹ ٹائم محنت کر کے آگا آپ بھی جیتو گے مطلب یہ ہوتا ہوتا ایک یونٹی شاید ڈسپلین اس کو کہتے ہیں جو میں کو اسپورٹس میں دیکھنے ملتا ہے آپ کا کیا مشورہ
ہاں بھائی جان تو اسی کی ساتھ سمالے کہ سپورٹس بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے جو بچے سپورٹس میں حصہ لتے ہیں وہ زیادہ ایکٹو سوشل اور ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کی کمیونکیشن اسکلس بھی بیٹر ہوتی ہے مطلب کہ وہ نئے دوست بناتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں کرکٹ بہت ہی مقبول سپورٹ ہے اس کے علاوہ فٹ بال ہے ہاکی ہے بیڈمنٹن والی بال اور کبڈی بھی پسند کیا جاتا ہے تو ہر سپورٹس کی اپنی اہمیت اور فائدے ہیں ضروری بات یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں ضرور حصہ لیں تو آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے لوگ موبائل فونس اور کمپیوٹرس پر زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس سے فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو اس لیے سپورٹس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے تو ہمیں روزانہ کچھ وقت سپورٹس اور ایکسرسائزز کے لیے نکالنا چاہے تاکہ ہم صحت مند اور فٹ رہ سکے سپورٹس ملکوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتے تا ہے جب انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو مختلف ملکوں کے پلیئرس اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو اس سے محبت امن اور ریسپیکٹ کا پیغام پھیلتا ہے نا بھائی جان
جی بالکل ہاں آپ نے تو بہت صحیح کہا کہ جب کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی دیش کا جب میچ ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی کوئی بھی کنٹری میں ہو ادھر کے جو پبلک ہے ان کو سب سپورٹ کرنے بالکل آتی ہے اس سے ان کا موٹیویشن اور بڑھتا ہے اور اور ان کو اس اپنے کنٹری کے کھیلنے کے لیے اور ایک جاگروکتا بڑھتی ہے تو یہ دیکھ کے زیادہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے انڈیا میں چاہے ادر کنٹری میں بھی بہت اچھا اسپورٹس کو لے کر کوئی بھی مطلب پیچھے نہیں ہے سب اسپورٹس کو آگے رکھ تو مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے ویسے میرا ایک آپ سے کوشچن تھا کہ آپ کو کون سا کھیل سب سے زیادہ پسند ہے
بھائی جان تو مجھے کرکٹ سب سے زیادہ پسند ہے تو میں بہت ہی اچھا کھیلتا ہوں تو اس لیے مجھے کرکٹ بہت ہی زیادہ مطلب کہ پسند ہے میں بہت ہی انجوائے کرتا ہوں اس کو
کون سا آپ کو ویسے کیا فیوریٹ ہے پلیئر کون سا فیوریٹ پلیئر لگ اوکے
ہاں بھائی جان تو میرا فیوریٹ پلیئر ہے گ کیا ہے کہ جو نیا نیا آیا ہے و بھو سور ونشی ابھی حال ہی میں میرا فیوریٹ پلیر تو مجھے بیٹنگ ہی اس کی بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ بائی چانس اسکولس اور کالجز کو بھی سپورٹس پر توجہ دینی چاہیے اسٹوڈینٹس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے موقع ملنے چاہیے اس سے ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک صحت مند اسٹوڈنٹ ہی ایک کامیاب مطلب کہ مستقبل کی بنیاد بن سکتا ہے تو آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹس ہماری صحت شخصیت اور کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو یہ ہمیں فٹ ایکٹیو ڈسپلینڈ اور کانفیڈنٹ بناتا ہے تو ہمیں اپنی روزانہ زندگی میں سپورٹس کو ضرور شامل کرنا چاہے اور دوسروں کو بھی اس کہ مطلب کہ ترجیح دینی جائے بائی چانس تو اسی کے ساتھ س مطلب کہ سپورٹس انسان کو صحت مد عادتیں اپنانے میں مدد دیتا ہے جو لوگ ریگولر گیمس کھیلتے ہیں وہ اکثر اپنی ماں کی غذا کو بھی خیال رکھتے ہیں وہ زیادہ پانی پیتے ہیں صحت مند کھانا کھاتے ہیں اور اپنی فٹنس اور توجہ پر بھی دھیان دیتے ہیں تو اس طرح ان کی اوور ہل لائف اسٹائل ٹائل بیٹر ہوتی ہے نا بھائی چان آپ فرمائائے
جی بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ لائف اسٹائل بدل جاتی ہے اسپورٹس میں اسپورٹس کھیلنے سے چاہے اس اس میں کرئر بھی بہت اچھا ہے آپ کو کوئی دقت بھی نہیں ہے مطلب آپ بس اپنا محنت کر کے آپ جیسے کہ ویبو سور وونشی کا آپ نے بات کیا اس نے بھی اپنا ڈیڈیکیشن محنت دکھا کے ابھی سب سے چھوٹا ہے انڈین کرکٹ ٹیم میں کھیلتا ہے تو یہ بہت تو اپنے کو مطلب موٹیویشن دیتا ہے کہ اپنا چھوٹا بچہ انڈین کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہے
ہاں بجان تو اسی کےے س سان مطلب کہ سپوٹس کے ذریعے قومی کی قومی ملک کی احتجاج بھی بڑھ سکتی ہے جب ہمارے نیشنل ٹیمس کسی انٹرنیشنل مقابلے میں کامیاب حاصل کرتے ہیں تو پورا ملک خوشی مناتا ہے لوگ اپنے مطلب کہ اختلاف بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹیم کی ہمت کر تو ہمت بڑھاتے ہیں تو ہر اسٹوڈینٹ کو روزانہ کم از کم کچھ وقت سپورٹس کے لیے نکالنا چاہیے تاکہ وقت صحت خوشی اور بہتر مستقبل میں ایک قیمتی ملک سرمایہ ثابت ہو ہوتا ہے تو سپورٹ صرف ایک گیم نہیں بلکہ زندگی کو بڑھانے بڑھانا بنانے کا ایک ذریعہ ہے تو اس لیے ہمیں کو اپنی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بنانا چائے تو اسی کے ساتھ سھ بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حفظ